السلام علیکم ہلو
السلام علیکم
وعلیکم الس سلام السلام علیکم الحمد للہ آپ بتائیے شکر اللہ کا آپ سنائیے
آپ کو پتا ہے یہاں پہ ہمیں نا سائڈ میں گلی ہے نا
یہ رو کون رہا ہے ہاں
سائڈ کی گلی ہے نا ہمیں وہاں پہ نالی کے اوپر وہ جانگلہ جیسا بنا کہ ہوتا ہے نا وہ آئرن کا اس کو ایک رؤڈ ٹوٹ گئی ہے اس میں اتنوں کو پیر پھنس رہا ہے اتنوں کو اب ابھی ایک ب چی کا پیر پھس گیا بچ اری کا اور کیا وہاں پہ پرسوں سے اتنے انسیڈنٹ ہوئے کیا بول رہی ہو
کسی کو اب کسی کو ڈانا تھا نا وہ بھی ہے اب کسی کو مطلب ٹھیک کرانے کو ٹھیک کروانا تھا
یہ ہمارا ہی ہے یہ ہمیں ہی کروانا تھا وہ بات اس کو وہ گیا ہے نا پتہ نہیں نالی میں کہاں وہ گم گیا ہے یہ آئرن کا ہے اس کو پھر وہ آئرن والا لانا ہے پھر اس کو کو بند کروانا ہے آپ کو پتا ہے میں جب بھی کشمیر کا نام سنتی ہوں تو میرے ذہن میں خوبصورت وادیاں برف باری برف پوش پہاڑ اور جھیلیں آتی ہیں مگ ر میں جاننا چاہتی ہوں کہ اس خوبصورتی کے پیچھے اس خطے کی تاریخ کیا کیا کہ تے ہیں اور اس وقت کے ساتھ یہاں کیا کچھ ہوتا رہتا ہے
آپ کا سوال بہت اچھا مہک کیوںکہ کشمیر کی تاریخ صرف قدرت کی حسن تک محدود نہیں بلکہ یہ ایک طویل پیچیدہ اور مختلف تہذیبوں حکومتوں اور اد ارادوں سے اداروں سے گزرنے والی داستان ہے جس میں قدیم زمانے کے رواج سے لے کر اور سیاسی حالت تک سب کچھ شامل ہے
کیا کشمیر کی تاریخ بہت پرانی ہے اور کیا اس کا ذکر قدیم کتابوں یا روایات میں بھی ملتا ہے
بالکل کشیر کی تاریخ ہزار سال پرانی سمجھی جات ہے کریم سن اسکم متون ہے اسک کا ذکر ملا ہے جہاں اسے الم فلسفا علم فسفا اور روحانیت کا مرکز بتایا گیا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہاں مختلف مذاہب اور ثقافتوں نے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ترقی کی
پھر وقت کے ساتھ یہاں کون کون سی حکومتیں آئی اور لوگوں کی زندگی پر ان کا کیا اثر پڑا تھا
تاریخ کے مختلف اداروں اداروں ادار ہوں میں کشمیر پر بدھ مت ہند مت اور بعد میں اسلامی حکومتوں کا اثر رہا ہر دور میں یہاں کی زبان فن تعمیر ادب اور سماجی روایات میں تبدیلی آتی رہی جس سے کشمیر کی ثقافت مزید متناع متنا اور گہری ہوتی چلی گئی
میں نے سنا ہے کہ مغل دور میں کشمیر کو خاص اہمیت حاصل تھی کیا یہ درست ہے
ہاں مغل بادشاہ کشمیر کی خوبصورتی سے بےحد متاثر تھے انہوں نے یہاں باغات سٹکی اور دیگر تعمیرات کروائی جس کی وجہ سے کشمیر کو اس دور میں خاص توجہ اور ترقی ملی اور یہ خطائی سیاست اور ثقافت کا مرکز بن گیا
پھر جدید دور میں کشمیر کی تاریخ کیوں اتنی حساس اور پیچیدہ بن گئی
جدید دور میں سیاسی تبدیلیوں تقسیم ہند اور علاقائی تنازعات نے کشمیر کی تاریخ کو ایک نیا روپ دیا جس کے نتیجے میں یہاں کے لوگوں نے کو طویل عرصے تک غیر یقینی حالات مشکلات اور چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا اور یہ مسئلہ صرف مقامی نہیں بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی زیر بحث آیا
کیا ان حالات میں عام لوگوں کی زندگیوں پر گہرا اثر ڈالا
ایک یقینن تاریخ کے ان موٹروں نے عام کشمیریوں کی موڈوں نے عام کشمیریوں کی روزمرہ زندگی تعلیم معیشت اور سماجی تعلقات کو متاثر کیا لیکن اس کے باوجود یہاں کے لوگوں نے سب روس سے اور اپنی ثقافتی شناخت کو برقرار رکھا
کیا آج بھی کشمیر کی تاریخ لکھی جا رہی ہے
ہاں تاریخ کو کوئی بند کتاب نہیں ہوتی تاریخ کوئی بند کتاب نہیں ہوتی بلکہ ہر دن کے حالات فیصلے اور لوگوں کی جدوجہد اس میں نئی صفاحت کا اضافہ کرتی ہے اور کشمیر کی تاریخ بھی آج کے دور میں امن ترقی اور بہتر مستقبل کی امید کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے
یعنی کہ کشمیر صرف ایک خوبصورت جگہ ہی نہیں بل کہ گہری اور معان خیز تاریخ رکھنے والا خطہ ہے جسے سمجھنے کے لیے صبر اور علم دونوں کی ضرورت ہے
بالکل جب ہم کسی جگہ کی تاریخ کو سمجھتے ہیں تو ہم وہاں کے لوگ کو کے جذبات قربانیاں اور امیدوں کو بھی بہتر طور پر محض محسوس کر پاتی ہیں اور یہی سمجھ ہمیں زیادہ ذمہ دار اور باخبر بناتی ہے
جب میں کشمیر کی تاریخ کے مختلف ادوار کے بارے میں سوچ تی ہوں تو مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ اس سرزمین نے بار بار اپنی شناخت کو نئے حالات کے مطابق ڈھالا ہے مگر اس کے باوجود اس کی روح اور مزاج میں ایک خاصل تواصل تسلسل ہمیشہ قائم رہا ہے کیا یہی وجہ ہے کہ لوگ آج بھی اس خطے سے گہرا جذباتی رشتہ محسوس کرتے ہیں
بالکل کشمیر کی تاریخ میں یہی تسلسل سب سے نمایاں پہلو ہے کیونکہ چائے پک چائے حکمرانی بدلی ہو معاشرتی ڈھانچہ بدلا ہو یا زبان و و رواج میں وقت کے ساتھ تبدیلی آئی ہو مگرر فترت سے کربت علم دوستی اور صبر و برداشت جیسے اوصاف ہمیشہ اسی خطے کے لوگ کی پہچان رہے ہیں
میں نے یہ بھی سنا ہے کہ کشمیر کی جغرافیہ حیثیت نے اس کی تاریخ پر گہرا اثر ڈالا کیونکہ یہ مختلف تہذیبوں کے درمیان ایک راستہ بھی رہا ہے تو کیا اس وجہ سے یہاں ثقافتی رنگا رنگی زیادہ نظر آتی ہے
ہاں کشمیر کی جغرافیہ اہمیت نے اسے مختلف ثقافتوں کے ملاپ کی جگہ بنا دیا جہاں تاج جر علما اور مسا علما اور مسافر آتے جاتے رہے ان کے ساتھ خیالات زبانیں اور روایات بھی آئی جس سے یہاں کی ثقافت میں وصیت اور گہرائی پیدا ہوئی اور یہی امتیاز کشمیر کی تاریخ کو منفرد بناتا ہے
تاریخ میں بار بار آنے والی تبدیلیاں کیا عام لوگوں کے خوابوں کو بھی متاثر کرتی ہے
یقینا ہر سیاسی اور سماجی تبدیلی نے لوگوں کی امیدوں اور خدشات کو متاثر کیا کبھی ترق ی اور سکون کے خواب مضبوط ہوئے اور کبھی عدم یقین نہیں دل میں ا ا عدم یقین نے دلوں میں جگہ بنائی مگر اس کے باوجود کشمیر معاشرہ ہمیشہ بہتر کل کی امید کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا رہا
مجھے لگتا ہے کہ تاریخ صرف ماضی کی کہانی نہیں بلکہ حال کو سمجھنے کی کنجی بھی ہے کیونکہ جب ہم یہ جانتے ہیں کہ پہلے کیا ہوا تو ہم آج کے حالات کو زیادہ سنجیدگی سے د دیکھ سکتے ہیں
اگر آ یہ تھا ا آپ کی یہ یہ بات نہایت اہم ہے تاریخ ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ ا فیصلوں کے اثرات دیر ہوتی ہے ا دیر پہ ہوتی ہے اس لیے سمجھداری مکمہ اور برداشت جیسے اوصاف اوصاف ہمیشہ ضروری رہتے ہیں خاص طور پر ایسے خطوں میں جہاں ماضی کی یادیں گہری ہوں
اگر ہم کشمیر کی تاریخ سے کوئی ایک سبق سیکھیں تو وہ کیا ہونا چاہیے
میرے خیال میں سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ اخ تلاف کے باوجود ا اختلاف کے باوجود ا ج جینا ایک ایک باوجود ساتھ جینا ایک دوسرے کے دکھ کو سمجھنا اور امن کی کوشش جاری رکھنا ہی ترقی کا راستہ ہے کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی انسان نے سمجھ بوجھ اور احترام کو اپنایا تب ہی معاشرے مضبوط ہوئے
مجھے محسوس ہوا کہ کشمیر کی تاریخ کو جاننا دراصل انسان کی مجموعی تاریخ کو سمجھنے جیسا ہے جہاں درد بھی ہے خوبصورتی بھی اور امید بھی
بالکل یہی وجہ ہے کہ کشمیر کی تاریخ دل کو چھوتی ہے کیونکہ یہ ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ حالات کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو علم ثقافت اور انسانیت کے سہارے مستقبل کی طرف بڑھایا جا سکتا ہے
جب میں کشمیر کی تاریخ کے بارے میں س نتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ اس سرزمین نے صرف حکمرانوں کی تبدیلی نہیں دیکھی بلکہ یہاں کے عام لوگوں نے بھی ہر دور میں حالات کے ساتھ خود کو بدلنا اور سنبھلنا سیکھا ہے کیا واقعی یہ سچ ہے
بالکل کشمیر کی تاریخ کو اگر گہرائی سے دیکھا جائے تو یہ صرف تخت فتاج کی کہانی نہیں بلکہ یہ عام کشمیری لوگ لوگوں کی جدوجہد صبر اور ایک منٹ کوئی فون کیا اس نے ا جدو جہد اور صبر ہے ہے میں تو بھول ہی گی کشمیر کے کی داستان بھی ہے کیونکہ ہر دور میں جب بھی اقتدار والا ہو با آ بدلا تو اس کے اثرات سب سے پہلے عام لوگوں کی زندگیوں پر پڑا
بالکل صحیح کہہ رہی ہے آپ آپ نا مجھے کیا قدیم دور میں بھی یہاں کے لوگ علمودانی سے وابستہ تھے یا یہ روایت بعد میں پروان چڑھی
نہیں علیم و دانش کی روایت کشمیر میں بہت قدیم ہے یہاں فلسفہ شاعری طب اور مذہبی علوم پر کام ہوتا رہا یہی وجہ ہے کہ کشمیر کو ایک زمانے میں علم کا گہوارا بھی کہا جاتا تھا جہاں مختلف خیالات اور نظریات کو جگہ ملتی تھی
چلیے آپ سے مجھے کشمیر کے بارے میں بہت کچھ جاننے کو ملا اب میں آپ سے بعد میں بات کرتی ہوں
انشاء اللہ اللہ حاف
اللہ حافظ